میں ٹھیک ہوں الحمد للہ آپ بتائیں کیسے ج
ہمبھی ٹھیک ہے اللہ کے فکر سے الحمد اللہ یہ بھی بھی ٹھیک ہے آپ کو اچار پسند ہے سبزی وغیرہ کے ساتھ طاہری بریانی کے ساتھ
ہاں ہاں اچھا لگتا ہے نا
آپ کو کون سا چار پسند ہے آم کا اور آم لے کر بکان زاتا
آولی کا تو نہیں لیکن نیمبو کا آم کا تو ڈیفنیٹلی ملے گا آپ کو گھر میں
نہیں مجھے میرا فیورٹ ہے صرف اونلی آن آم پاچر
آم کر جے
اس کے علاوہ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے مجھے کچھ چاہیے ہی نہیں میں اگر مجھے آم کا اچار مل جائے تو اس کی آپ ساتھ کچھ بھی دے دو میں کھا لوں گی سوکھے چاول بھی دے دو تو میں اچار کے ساتھ کھا لوں گی میرے نخرے نہیں ہے بکوز ہاں
نہیں کہ وہ میرے زبان نا آم کے اچار کا ٹیسٹ نہیں مجھے پسند نہیں آتا پڑھو بیٹا وہ کیا ہے پہلے عربک لکھی ہے اس وہ
ہ
جچ ہاں ایک سیکنڈ تو وہ آم کا اچار جو ہے نا ابھی کیا ہے پتا نہیں کہ سورت میں مجھے ب چھ نہیں لگتے مطلب کبھی ایمرجنسی میں کھا رہے ہیں اپن
نہیں جیسے ہے نا اب تو ہے نا گرمی ہے نا تو روٹیاں کم کھیلتی بنا کے بھی رکھو نا تو اٹھتی نہیں ہے باس ہو جاتی تو روٹیاں کم بناتی ہ چاول سائڈ دے کر چلتی جب بھی مجھے پتا ہے گھر میں چاول اٹھنا ہے تو آج کل اچار لگ ہی رہا ہے ہمیں چ اچ ابھی میں نے اس دن اسٹو بنایا تھا مٹن اسٹو کھڑے مسالے کا گوشت تو دین اس کے ساتھ سمج ہاں زیرا رائس بناائے تھے تو زیرا رائس ہمارے البر نے کھا لیے تھوڑا بہت پھر وہ بچ گیا نائٹ میں میں نے اس کو پیاز ٹاٹر مرچ ڈال کے اس کو ایکم فرائڈ رائس جیسا بنا رکھا تو وہ اٹ وہ ختم ہو گیا تو ساتھ میں کیا ہے نا اچار ہو جا ہے کبھی تائری بن جاتی ہے کبھی پلاؤ بن
بالکل بالکل تو آچارک سہارا ہے کھانا کھانے کے لیے
ہاں گرمی میں تو ڈیفینٹلی کہہ سکتے ہیں ہمارے گھر میں تو سب کھاتے ہیں مکس بٹ آئی کانٹ لائک بٹ یہ ہے کہ میں کو آم اچار کے علاوہ سپورٹنگ میں مرچی کا کسی کا بھی نہیں پسند ایک ہماری ممی بناتی تھی ہری مرچوں کا لیٹ مطب وہ رہا
ہاں مطلب اس کی ڈیٹ نہیں رہتی زیادہ
نہیں نہیں تھوڑا سا ڈھائی سو گرام مرچوں کی بنا لی سو گرام مرچوں کی بنا لی ہری تیز والی سے ہوتی ہے نا ایک دم کنچری مرچیں اس کے مطلب ایک مرچوں کے تین پیس کر دی تیں اسی میں سارے مسالے وغیرہ نمک
ہاں ہاں ہاں
وہ ساری چیزیں ڈال کے مما بنا دیی سرسوں کے تیل میں
ہاں
وہ ٹیسٹ تو مجھے کسی آچار میں ہی نہیں لگتا اسی لیے میں کھاتی ہی نہیں
دیکھو ہماری امی کیسے بناتے ہیں گرمیوں کو کچ سادھن کی دیکھتے اے جیسےرمیوں میں روٹیاں نہیں کھانا ہو یہ ہے ایک ہوتا ہے کہ بھائی اچھے اچھے طرح طرح کے کھانے کے ساتھ ایک ٹیسٹ ہونا مرچ کا تو امی کیا کرتی ہے دہی کی مرچ بناتی ہے نی بک کی مرچ بنا تو جس کو سکھاتے ہیں
نیمبو کے دہی مرچی کیسے بناتے
ہ یہ بتاتی ہوں میں آپ کو پہلے تو نیبو اسکپ مرچیا بلا لےتے م والی جو تیز بھی ہو زیادہ تیز نہ ہو لمٹیڈ ہو یہ تو کبھی کبھی بہت تیکھی آتی ہے جو تلواری مرچ کیا کیا کہتی اس کو بہت تیز ہوتی ہے تو وہ تو نہیں لو کیونکہ وہ تو پھر اپنے سے ایک بھی کھانا نہیں ہوتی ہاں جن کو تیز پسند ہے وہ کھا لیتے ہیں تیز ہم کھاتے ہیں لیکن ایک میٹ کے حساب سے رہتی ہے تو تو امی کیا کرتے موٹی موٹی مرچ آتی کہ نہیں شملا مرچ کی طرح ہوتی
جی جی موٹی بات
پیسی لمبی پکوڑے والی تو اس میں بھی ہمارے ادھر میڈیا ملتی اس سے بھی تھوڑی میڈیم کی ملتی ہے وہ زیادہ موٹی والی کو بناؤ نا اپن تو اس کا مطلب تھوڑی عجیب خوشکوش یکی مرچی رہتی ہے وہ مطلب اس میں ٹیسٹ نہیں آتا تیز بنانا چاہیےا ہلکا سا تو میڈیم تیز رہتی ہے تھوڑی سی موٹی رہتی وہ تو وہ میرچھل بلاتے ہیں نیبو لیتے ہیں نیبو میں بھنا زیرا
ہوں نیمبو کے رس میں یا پھر صرف نیمبو میں
میں میں پہلے بتاؤں آپ کو نیمبو زیرا اور نمک لیتی ہے ٹھیک ہے نیبو کا پورا رس نکال لیتے ہیں عموما کتنے بھی نیمبو مرچی کے ریکارڈنگ ا پھر اس کےدر زیرہ بونا پیس لیتے وہ ایڈ کر دیتے ہیں اور نمک گڈی کر دی تھ تو یہ تھی زیرے والی نیبوک کی مز جس کو کھیر مطلب اس کو پیٹ سے بیچ میں سے چیر کر اور اس کا کٹ لگاتی ہے اور اس کو اندر تک بھر دیتی ہے ٹھیک ہے اور ایک ایک ایک ایک کر کے ان کو اچھے سے تپیلے میں جما دیتے ہیں پھر اس ر کے رکھ دیتے ہیں وہ مطلب اپن پیسٹ بناتے کی نہیں تو پیسٹ بنا کے ہی بھرا آ جاتا ہے اس اس کو رکھ دیا جا ہے پورا پیک کر کے پیک مطلب ایسا پیک نہیں ہے مطلب اس کے پ کور کر کے اس کو رکھ دو پھر وہ نا اس کے اندر مطلب کر تھوڑا ڈف فرنٹ ہو جاتا ہے دوسرے دن سفید کلر کی ہو جاتی ہے وہ پھر اس کو ل ایک ایک کر کے کسی بھی پڑے پہ یا ایک ایسے برتن کے پرکھ تاک وہ سگ جائے کر کے پھر اس کو دھوپ میں رکھ دیتے تین چار دن ت کی کڑا ک آ جانا چاہیے کر کے تو وہ مست کڑک آ جاتی ہے پھر آپ اس کو تل کے کاؤ آپ کا جو آپ مجھے اس کے پیچھے کا کے ڈیٹ ہوتا ہے کہ نہیں ایک سپورٹر کے لیے وہ بھی کالو گئے انے کتنا ٹیسٹی لگتا ہے
اچھا تو مطلب اس کو پہلے اپن کو اسٹیم
نہیں کچھ اسکم نہیں کرن آپ نے مرچ چ لیے مرچ میں کٹ لگا ہے بیچ سینٹر میں سے جیسے ہم ہروا مرچ بناتے ہیں تو
ہوں ہوں ہوں
تو تو وہ جو جوس لی رہتا ہے نا نیمبو کا بیجے ہٹا دے کے پھر اس میں ہم جو زیرا اور نمک کا جو گھول بناتے ہیں تو گاڑھا رکھ رہا ہے پتلا نہیں مطلب پانی جیسے ایسا نہیں کرنا ہے گاڑا گاڑا بنانا ہے اپھر ہات ن چالو
ہوں
تھوڑی کوانٹیٹی میں زیادہ رکھنا ہے نا پھر اس کو بھر لیتی ہے تاکہ بھرے جیسا ہو جائے ایا پانی نہیں بنانا اپنے کو پیسٹ بنانا ہے نمک زیرے کا ہاں تھک سز ا پیسٹ جو اپ اس میں بھر سکے مرچ میں اور پھر اس کو اٹھا کے بھر دو رات بھر رہنے دو اس کو مرچ کو اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے پھر اس کو دوسے دن سوکھنے ڈال دو ہاں دوس سرین
ایک دن میں سوکھ جاتا ہے کیا
تو اگر تیز دھوپ ہے تو ایک ہی دن میں سکھ جائے گی ا نہیں تو عمان دو سے تین دن تو کسی بھی چیز کو سوکھنے میں لگتی کے اندر ان کا پانی بھرا ہوتا ہے نا ایک دم کڑک آ جائے گی پاپڑ کی ترم تین دن کی دھوپ میں ہاں ہ اور کلر چینج کرے گی وائٹ کلر کی دوددھیا کلر کی کی ہو جائے گی وہ
اچھا اچھا
تل کے کھ کے دیکھو آپ بولو گی کیا ہی ڈیچ بتائیے آپ نمیچ کا مطلب اپنا چار لونگ نہیں رکھ سکتے مرچ کا لیکن اسے رکھ سکتے ت اسے آپ سال و سال کھا سکتے بالکل تل تلو پاپڑ کی طرح تلو اور کھاؤ
ارے بات نے اچھا بتا دیا ٹرائی کروں گی
براؤن کلر آنے دینا تلتے ٹائم پہ اور پھر اس کو کھاؤ آپ زیادہ کالی نہیں کرنا پھر وہ کر سٹ لگتی ہے بس براؤنش براؤنش کرلو اور پھر کھاؤ اتنی زبردست لگتی ہے ہمارے یہاں تو اسپیشل بنائی جاتی ہے
اچھا اچھا لگتا ہوگا
اسپیشل ہمارے بھانجے کو بہت پسند ہے تو وہ نانی کو آرڈر کر کے رکھتا تھا نانی میرے لیے دیکھ بکی می بکی پی باتی میں بتی نہیں تم جا تم اپنے گھر پہ بنؤ ہمارے گھر ب بنو ہم کو بہت کام ہو جاتا ہے وہ
جی
اس لیے مطلب آپ بھی ٹرائی کرو گی تو آپ بھی بولو گے کہ ایک بہت ہی یونک ٹیسٹ ہے کھاتے میں ہاں جیسے ہم دال چاول کے ساتھ کسی بھی چیز کے ساتھ کھا سکتے ہے اس کو اس کے اندر کا ہلکا تیکھا پن کھٹا پن نمکین اتنا اچھا فلیور آتا ہے اس کے اندر بہت ہی زبردست آتا ہے ہاں بہت مزے لگتی ہے ایسے
نہیں نہیں نہیں نہیں سنا لیکن ہم جو ہری مرچی بناتے ہیں نا وہ ایک الگ طریقے سے بناتے ہیں
تو آپ اچار بناتے ہوں گے نا
اچار نہیں بناتی بس تل کے مرچی بناتی ہوں
جو نیمبو وغیرہ ڈالتے ہیں نمک وغیرہ
ہاں زیرا مرچیں دھنیا پاؤڈر چاٹ مسالہ امچور پاؤڈر اور نمک
اچ کاا
جی جی جی ویسی ہی بناتی ہوں تیل میں تھوڑا سا اس کو چو کر لیتی ہوں واش کر کے ڈرین کر لو پھر پوچھ لو صاف کر کے اس میں زیرہ مرچی دھنیا پؤڈر امچور چاٹ مسالا نمک سل کر لو پھر اس کو شیلو فرائی ڈال لو
ہاں تو وہ انسٹنٹ والی ہوتی ہے آپ اس کو رکھ کے کھا کے دیکھنا اس کو پاپڑ کی طرح فلیور آئے گا مطلب کڑک کڑک رہتی ہے خوش خوشی اور تیکھی چٹپٹی نمک نمکین بڑے مزے کی لگتی ہم لوگ تو جب بھی اگر مہمان آ رہے ہیں تو وہ لوگ بولتے کہ مرچی نہیں بنائی کیا آپ نے وہ پسند کرتے ہیں اور لگتی بھی اچھی ہی ہے وہ کھانے میں آپ اس کو ویسٹ نہیں کر سکتے اگر بنا لیے تو اتنی اچھی لگتی ہے
ہاں میں نہیں میں کوشش کروں ج کہ میں ریا کروں گی
تھوڑی سی ٹرائی کرنا پہلے آپ ایک دون توب خود ہی بولو گی کہ میں زیادہ اک رکھوں گیا کیونکہ یہ یو کیس ہے اس کو پھر کیا کرا م جی سے اپن پاپا ڑ کو سیفلی رکھتے نا پنوں میں پیک کر کے پلیتھین میں ایسے ان کو بھی سیفلی پالتھین پیک کر کے رکھنا پڑتا ہے
اچھا پاپ
ہاں اور اسٹور کی ہاں بالکل پاپڑ کی طرح اسٹور کر کے رکھ سکتے ہیں آپ سالو سل کھا سکتے ہیں اس کو بنا کے جیسے اپن پاپڑ کھاتے ہیں بہت زبردست لگتی ہے کھانے میں
دال چاول کے ساتھ کھا لو تو دال چاول تو ایک ایسا ایے جیسے گرمیوں میں کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے
ہ گھر پہ رات میں دال چالی بنتی ہے
نہیں ہمارے یہاں دال چاول دن میں بنتے ہیں ہم ایوننگ میں
میں دال چاول بہت ہی کم دیکتی ہوں میرے گھر میں بنتے ہوئے مجھے بالکل پسند ہاں بالکل اگر بنے تو ان کے ساتھ پاپڑ ہے سبزی تو بنتی ہی ہے
ہاں پاپڑ ہے سلاد ہے اچار ہے مکچر الگ سے آ جائے گا
گ پھر وہ آپ نے پت ہے وہ یہ نٹسر نا پھلی کے دانے وہ الگ موجود رہتے بچارے ٹھیک ہے وہ بھی وہ وہ تو ڈیفنیٹلی ہونا ہی ہونا
وہ پینٹس اور ہری مٹر نمکین وہ بس یہی ہے ہمارے بھیا بھی یہی کہتے ہیں کہ دال چاول خود میں مکمل غذا نہیں ہے گوت ایک مکمل غذا ہے وہ واقعی کچھ صحیح بول گوشن آپس
آپ آرام سے کھا لو آپ کو کچھ چیز لگے گی نہیں کہا ساتھ میں کھانے کو
دال بنائی ہے تو دال کے ساتھ پاپڑ اچار سلاد چٹنی بھجیا پکوڑا سب
ساتھ چاہیے مطلب کچھ نہ کچھ ہونا ہی اس کے ساتھ میں سبزی تو لگتیچ ہے لیکن ایکسٹرا بھی چاہیے ہاں جی بالکل شکریہ آپ کا ٹھیک ہے اللہ حافظ اللہ حاف میک بس ہے